ہاں جیبا کیا حال ہے
میں ٹھیک ہوں بس شبہ خیر آپ ٹھیک اچھے سے
ہاں ادب
ہاں میں نا اصلی بہت بیمار تھی میں بہت بیمار تھی مجھے شدید سردی بخار ہو گیا تھا
ہوں
کھانسی گلے میں خراش
آپ آپ کشمیر سے ہی ہیں
جی جی سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی
میں بول رہا ہوں کشمیر کشمیر میں کہاں سے ہے آپ
میں پہلگام سے ہوں
پہل میں تو ہوا بہت شھ مطلب صاف ہے صاف ستھری ہا ہے پہلگامں میں تو آپ کو کیا ہوا
تو بہت ہی نزدیک ہو ہے ارے بات آپ سے رہی تھی میں تو سری میں رہتی ہوں
جی
بہاں تو میں یہ بول رہی تھی کہ میرا گلا خراب ہے طبیعت صحیح نہیں ہے
تو آپ کو کچھ علاج کرانا تھا کچھ دوائیاں لینی تھی
ہاں میں اپنے نزدکی ہسپتال گئی تھی وہاں مجھے بہت ساری دوائیاں دی ڈاکٹر نے مجھے دوائیاں دی خراش کی دوائی کاسی دا
حکیم کے پاس گئے آپ
ہاں حکمت کا بھی علاج کیا وہاں مجھے اس نے بہت ساری جڑی بوٹیاں دوائیاں دی تو اب الحمد للہ فرق ہے بہت
ہوں اب کو ورزش کرنی تھی اب کو ورزش کرنی تھی
ہاں ورزش تو میں کرتی ہوں صبح کی ورزش انسان کی صحت کے لیے بہت اچھی ہے
ہوں بہت صحیح ہے میں بھی پہلے ورزش کرتا تھا صبح تو حال ہی میں میرے حالات مطلب میری عادات تھوڑا خراب رستے پہ چلے گئے تو میں نے محسوس کیا کہ جب میں صبح ورزش کے لیے نک نکلتا تھا روانہ ہو جاتا تھا صبح سویرے تو میں بہت صحت مند رہا کرتا تھا دماغی طور بھی رہی اور جس جمانی طور بھی
ہاں ورزش سے تو ہمارا دماغ صحت سب صحیح رہتا ہے ورزش ہمارے لیے بہت ہی زیادہ فائدے مند ہے تو ہر انسان کو ورزش کرنی چاہیے آپ کو کیا لگتا ہے ہر کسی انسان کو ورزش کرنی چاہیے
ہوں مجھے لگتا نہیں ہے میں تو کہہ رہا ہوں میں تو کھے مطلب میں تو پوری پورے بھروسے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہر کسی انسان کو ہر کسی مخلوق مخلوق یعنی مطلب ہر کسی انسان کو ورزش میںں رہنا چاہیے اچھا اگر ہم جانور کی بھی بات کریں اگر شعیر ایک ہی جگہ پہ رہتا ہے تو شعیر بھی سست ہو جاتا ہے مطلب جب تک شیر شکار کے لیے روانہ نہیں ہوتا ہے اب سنیے نا پہلے بات کرنے دیجیے نا بات کرنے دیجے نا اپنی بات بچائے پہلے بات سنیے شیر بھی اگر سست ہو جائے گا شیر کو بھی نکلنا پڑتا ہے شکار کے لیے ورنہ شعیر بھی سست ہو جاتا ہے ہے نا
ہاں وہ تو ہے
اگر آپ ایک چوہے کو مفت کا کھانا کھلا دیتے ہیں تو چوہا بھی سست ہو جاتا ہے لیکن جب چوہے کو مفت کے کھانے کی عادت پڑ جاتی ہے وہ پنجرے میں ہی رہ جاتا ہے لیکن جب چوہے کو سکھایا جاتا ہے کہ اس کو محنت کرنی ہے کھانے کے لیے تو وہ محنت کرتا ہے وہ وہ پھر بالکل وہ پھر اس پنجرے سے بچ جاتا ہے نکل جاتا ہے اس پنجرے سے
ہاں آج کل تو زمانے میں تبدیلیاں ہو گئی ہیں دیکھیے پہلے زمانے میں جو ہے مرد افراد کام پہ نکلتے تھے آج کل تو مرد گھر پر بیٹھتے اور عورتیں کام کیونکہ مردوں میں سستی آ گئی ہے
ہاں تو ہے بت ہے اور اورض میں ا بھی نخرے ہو گئے نا کیا کریں گے
ہاں لیکن مردوں میں جو ہے بہت سستی آ گئی ہے کام آج کل کے زمانے میں تو بہت تبدیلی آ گئی مجھے ایسا لگتا ہے کہ پرانا وقت پرانا زمانہ بہت اچھا تھا
یہ ہر کسی کو لگتا ہے پورا پرانے ابھی بھی آج سے ستر سال بعد لوگ کہیں گے کہ آج دو ہزار چس چھبیس میں لوگ بہت اچھے تھے بہت سیدھے سدے لوگ تھے دو ہزار چھبیس میں
لیکن پہلے زمانے میں ٹیلیفون نہیں ہوتے تھے پہلے زمانے میں اتنی گاڑیاں نہیں ہوتی تھی اتنا جو ہے مطلب ماحول آلودہ نہیں ہوتا تھا نا کیونکہ گاڑیاں کم تھی پلاسٹک کم تھا آج کل تو ماحول بھی دیکھو آپ کتنا آلودہ ہوتا جا رہا ہے
اور وہ بات تو ہےی بات تو بات تو صحیح ہے
میرے گھر کے باہر اتنی آلودگی ہوتی ہے کچرا کوڑا ہوتا ہے آپ پوچھو مت اتنی گندگی پھیلی ہوئی ہے کہ بیمار پڑ گئے یہاں
اچھا پھر تو آپ کو اس لیے خھاصی ہو رہی ہے تو تو آپ کو نکالنا چاہے وہاں سے
ہاں میں وہی سوچ رہی ہوں کہ میں
میں سوچ رہا تھا کہ میں لندن میں سوچ رہا تھا کہ میں لندن میں گھر بنا دوں
ہاں میں تو سوچ رہی تھی کہ میں اپنی مزید تعلیم کے لیے لنڈن ہی چلی جاؤں میں بھی سوچ
میں تو چاہتا ہوں کہ لندن میں ہی بس جاؤں شادی بھی وہیں کر لوں اب کیا رہتا ہے گھر والوں سے دور جانا اچھا نہیں لگتا ہے
آپ کے تو بہت ہی اچھے خیالات ہیں لیکن میرا ایسا ہے کہ میں پڑھائی کے لے جانا چاہتی ہوں اپنی مزید پڑھائی کے لیے
مجھے پڑھائی کا بہت شوق ہے میں ایک اچھی ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں
ڈاکٹر ہاں بات تو صحیح ہے پھر تو آپ کو وطن میں رہنا چاہیے ڈاکٹر آپ کو پھر خدمت کرنی چاہیے اپنی قوم کی
مزید پڑھائی جو ہے لنڈن میں کروں گی پھر واپس آ کر یہاں لوگوں کا مفت علاج کروں گی اور بہت ہی خاص دوائیاں دوں گی اور بہت ہی اچھے طریقے کس نہ اپنے مریضوں کا علاج کروں گی نہیں نہیں مطلب دوائی ایسا ہے کہ مطلب ایک ڈاکٹر کو پتا ہونی چاہیے نا کس بیماری کے لیے کون سی دوائی دینی ہے تو میں وہی آپ کو بول رہی ہوں کہ میں بہت ہی اچھے طریقے سے تعلیم حاصل کروں گی بہت محنت کروں گی
جی بات تو ہے ہی
کیونکہ کیا ہے کہ ماں ماں باپ جو ہے وہ بھی اپ وہ بھی ہمارے لیے بہت کرتے ہے کماتے ہے صبح سویرے نکلتے ہے تو ہمیں چاہیے نا کہ ہم بہت اچھے طریقے سے پڑھائی کرے اور اپنی پڑھائی پر زیادہ دھیان دے غلط سنگت سے دور رہے
ہاں پڑھائی پہ توجہ دینی ہے
آج کل بچے بہت غلط سنگت میں چلے گئے ہیں نا اگر آپ دیکھیں
ہاں سنگت ن ب غلط عادت میں آدات میں سنگت نہیں
ہاں غلط عادات میں بھی چلے گئے اور بچوں کا کیا ہے جب تک ماں باپ کو بھی اپنے بچے کو دیکھنا چاہیے کیا میرا بچہ صحیح ہے وہ اس کے دوست کیسے ہے ہے نا
ہوں صحیح بات ہے بالکل
پہلے زمانے میں تو بچے گھر پر ہی ہوتے تھے لیکن آج کل کے جو بچے ہیں وہ زیادہ تر موبائل فونوں پر ہوتے
ہوں
یہ ایک بہت بری چیز آ گئی ہے معاشرے میں
جی بات تو صحیح ہے کیا کرے
ہمیں بچوں کو چاہیے کہ موبائل فون سے دور رکھے بچوں کو چاہے موبائل فون سے زیادہ تر دوری ہی بنائی رکھے
بات تو صحی ہے
کیونکہ اس پر ان کے دماغ پر بھی اثر پڑتا ہے ان کے ذہن ذہنی تناؤ آ جاتا ہے ان میں
تو جب سے کورونا پھیل گیا تو تب سے ہمیں مجبور ن یہ ال جس کو ہم انگریزی میں الیکٹرانک ڈیوائس کہتے ہیں جس کا اردو میں کوئی شبد نہیں ہے لفظ نہیں ہے تو تب سے ہمیں زیادہ زیادہ مطلب زیادہ توجہ دینے پڑھی ان ڈیوائسز پہ ان اخراجات پہ کیونکہ ہمارا ہمارا اسکول جانا ہمارا ہمارا اسپتال پہ جانا ہمارا کالج پہ جانا مشکل ہو گیا تو تب ہمارا ہم نے اس کا خوب کام لیا ان الیکٹرانک ڈیوائس کو
وہ تو ہے لیکن ہمیں چاہیے کہ کم سے کم اس کا استعمال کرے کیونکہ اس پر جو ہے آنکھوں پر بھی اثر ہو جاتا لوگوں کی آنکھوں کی روشنی پر اثر پڑ جاتا ہے
مجھے تو خود لگ رہا ہے کہ میری آنکھوں کی روشنی پر اثر پڑ گیا ہے اس موبائل فون سے
ہ
کیوںونکہ میں اپنا وقت زیادہ تر موبائل فون پر ہی سرف کرتی ہوں
دیکھیے چاقو کے دو استعمال ہوتے ہیں چاقو سے ہب کسی کو چھریی بھی مار سکتے ہیں چاہک اسے آپ سبزی بھی کاٹ سکتے ہیں تو یہ دونوں طریقے کی تلوار ہے تو کیا کہتے ہیں نا کہ سب انسان تک ہے ہمیں انسان کو سکھا کا چاہیے نہ کہ ہمیں طرجات سے دوائی بنائی ہے دوائی سے حکمت بھی ملتی ہے اور دوائی سے نشہ بھی ہوتا ہے جس کو ہم ڈرگس کہتے ہیں
ہاں وہ تو سچ بات ہے وہ تو سچ بات ہے لیکن آپ کیا ہی کر سکتے ہیں میں آپ کو کیا بولوں میرا صبح سے سر بہت درد ہو رہا ہے اسی موبائل فون میں صبح سے دیکھ رہی تھی تو مجھے اب سر میں درد ہو گیا تو اب میں دوائی لوں گی تو میرا سر کا درد ٹھیک ہو جائے آپ اللہ سے دعا کریں کہ میرا سر کا درد ٹھیک ہو جائے
یہ بات تو بالکل صحیح ہے
جی ہاں
دعات بھی کریں گے لیکن آپ کو پرہیز بھی کر رہے ہیں آپ بتائیے میرے کو کیا آپ ریگولر اسٹوڈینٹ ہے ایٹ ا مطلب یہ مطلب اب کالج روز جاتے ہیں روز مر
ہاں میں تو روزانہ روز روزانہ کالج جاتی ہوں بس کے ذریعے روزانہ کالج جاتی ہوں کیونکہ ابھی ریل سروس جو ہے چل نہیں رہی ہے نا بارش کی وجہ سے تو بس میں ہی روز جانا جاتی ہوں
تو بچپن میں نا ہم کبھی کبھی اسکول جانے کے بجائے چائے پینے چلے جاتے تھے یعنی ہم
ہاں ہاں مجھے وہ وقت بہت اچھے طریقے سے یاد ہے خیر ہوتی رہتی ہے بات السلام علیکم اللہ حافظ
ٹھیک ہے اللہ حافظ